ہاں آج ہمیں سونا نہیں ہے رات کو مزہ آ رہا ہے نا بات کرنے میں بہت
ہ تو تم ہم کیا بات کر رہے تھے وہ کپڑوں کر ن ہاں وہ سیون تھوسنڈ میں آئے ہیں اور اس کی کوالٹی بہت اچھی تھی
کوالٹی تو اچھی تھی مگر اتنا مہنگا دیکھو آج کل پتا کیا دکاندار کرتی بولتے میڈم جی باہر کا ہے امپورٹڈ ہے امیریکا سے لاے ایک کی بھی سے وہ ہے یہ ہے جو ہے پھر بیچ دیتے ہیں مہنگا لیکن اصلی میں اتنا سستا ہوتا ہے اتنا اتنا اتنا منافع رکھتے ہیں نا عام آدمی تو بچارہ خرید ہی نہیں سکتا ہے جس تمہارے اب
نہیں اصلی میں تو مجھے میں بولوں تو اصلی میں مجھے وہ گاؤں سلوا رہا تھا پر میں تھوڑا سا لیٹ گئی ٹیلر کے پاس خالی اتنا ٹیلر بھی کیا ہے جو گون اچھا سلتا ہے اور فلیئر والا اس نے بولا نہیں باقی کا بھی آڈر ہے تو ہم نہیں لے سکتے آپ کا گون ابھی تو مجھے بہت غصہ آیا وہ تو میں کپڑے نہیں تو مما نے بولا دیکھو کل ہی اچھا ہوگا تو لاؤ کپڑے ورنہ تو مت لاؤ تو پھر میں نے دیکھا مجھے تو ایک ہی دکان پے پسند ہے پھر میری مما نے اور میر بھن
ٹھیک ٹھیک اصل میں تمہیں پتا کیا ہوتا ہے یہ یہ جو اور تمہیں پتا پرسوں میں تو میں بولوں گی مجھے ایک نے پیسے ادھار لیے دو ہزار روپے لیا لگ بھگ تین ہزار روپیہ اس سے مجھے ابھی تک واپس نہیں تب سے اتنا میں اس کو بول رہی ہو تب سے مجھے دیدو ضرورت تو انسان کو خود کی بھی پھر اس انسان کو سمجھ اگر انسان نے ٹائم پہ دے تو اس کو دینا چاہیے نا تھوڑا سا انتظار کر سک مگر اس نے دیا ہی نہیں
اگر میں نے اگر ہم نے لیے ہوتے نا وہ پیسے تو انہوں نے ہمیں اتنا مطلب ٹینشن اتنا کیا ہوتا نا دے دیتا پیسے اگر جب ہمارے پیسے ہوتے ہیں نا ان کے پاس وہ ہلکے میں لیتا ہے جیسا ہم نے دیے بھی نہیں ہوتا ہے
نہیں میں اب اس کو بولوں گی بلواؤں گی کسی سے میں منڈے تک ویٹ کروں گی پرسوں تک ویٹ کروں گی دیے تو ٹھیک نہیں دیے تو دیکھتے ہے کیا کرتا ہے پھر دیکھو ذیادہ انسان برا والا بول بھی نہیں سکتا ہے زبان جو ہے پسلی کچھ ایسا نکلے گا منہ دکھانے لایق نہی بچے پیسہ ہی تھوڑی سب کچھ ہوتا ہے
اب اس دنیا میں تو پیسہ ہی ہے سب کے لیے اب کیا کر سکتے ہیں
ہاں میں نے سنا ہے تم بہت اچھی مہندی لگاتی ہو تو میں اپنا کچھ فیس بک یا انسٹاگررام پہ کچھ کھولنا چاہیے نا
بولا تھا میری بہن کو اس نے بولا میں کل کھلؤں گی تم اپنے ہاتھوں پہ اچھی مہندی لگانا تو میں اسی کا فوٹو چڑھاؤں گی اور باقی جو ڈیزائنس ہیں میرے فون پہ تو وہ بھی چڑاؤں گی
تم تمہیں پڑھنے کا شوق ہے کس کلاس تک پڑھوں گی
نہیں پڑھوں گی کیوں نہیں پڑھوں گی میں تو برابر پڑھوں گی ففتھ میں تو فائنل ایئر تر پڑھوں گی
چلو اچھی بات ہے انشاء اللہ میں نے سنا تمہارے ا بو تنگ آگئے ہے
میں کاٹ رہی ہوں کال
نہیں اچھا سوری معافی دے دے بہن
ہممم
اصل می دیکھو ماں باپ جو ہمارے لیے سب کچھ پڑھتے ہے
ہے سنا تم نے
تربوزا تمہارا تربوزا
ہاں تربوزہ میرا فیورٹ ہے اور میرا فیوریٹ ہے تربوزہ اور ہے وہ انگور اور ہے میرا فیوریٹ انگور اور میرا فیفریٹ امم امم امم امممم شلگم
شلگم تو سبزی میں آتا ہے نا
سبزی میں مجھے شلگم پسند ہے اور ٹماٹر آلو اور رجما دال
ہاں مجھے بھی دیکھو مجھے کیا کیا پسند ہے ایک تو میوے میں تو میں مجھے زیادہ تر پسند ہے پہلے نمبر پہ تو لیچی مجھے پسند ہے
اور
اور پھر ایسے تو مجھے پسند ہے مینگو کھاتی میں آم کھاتی ہوں تھڑا تھوڑا سیب بھی کھا تو میں سب کھا لیتی ہوں جو جو پڑے گا جو جو دے دیں گے
اچھا پر مجھے سالن نہیں ہے تو یہ سبزیاں نہیں پسند ایک تو مجھے لوکی اگر میں کھاؤں گی تو دودھ والی کھاؤں گی وہ والے مجھے نہیں پسند اور میں کاک جی نہیں کھاتی ہوں
ہاں مت کھایا کرو مجھے مجھے بھی وہ نہیں پسند ہے
اور میں کیا نہیں کھاتی ہوں اور میں کھاتی نہیں ہوں امم امم امم امم امممم وہ میری ماما نا شلگم نہیں مطلب کاکچی اس کو سکھاتی ہے وہی
ہاں شلگمی بولتے ہیں اس کو گوگجی شاید تم لوگ کشمیری میں بولتے ہو نا
شلگم کو سکھاتی ہیں وہ کھاتے مجھے کھای شلگم ن پو نارمل پت
لیکن جب ہم کسی انڈے یا پنیر کے ساتھ ڈالا کریں گے نا
ہاں انڈے کے ساتھ تو مزہ آتا
ہ ہاں زیادہ تر تو مجھے مرغا پسند ہے میرے ابو بولتے تمہیں مرغی کی بیماری ہے تمہیں بیماری ہے مرغے اتنے مرغے نہیں
میرا ابو مجھے کھانے پینے بولتا ہے نہیں کھانا ہے نہیں کھانا اس میں انجیکشن کرتے ہیں نہیں کھانا یہ بیماری پیدا کرتا ہے پر ہم پھر بھی ہم بریانی بناتے ہیں پلاؤ بناتی ہے میری بہن
اچھا کرتی ہے وہ کھانا چاہیے وہ سب
کا شوق ہے میری بہن
کیا کیا بناتی ہے وہ تم نے آج تک کیا کیا کھایا ہے
میری بہن بہت اچھا سالن بناتی ہے ایک پ تو بول رہی میری بہن بریانی کھائی ہے میری بہن کے ہاتھ کی میرے بہن کے رجما ڈال د کھانا وہ وہ بالکل وازس ٹائم بنا لو اور تووپو یخنی پلاؤ بناتی ہے اور کیا بناتی ہے اور ٹماٹر آلو جو بھی بنانا کوف تھے
اچا تو مجھے بتا ہو یہ جو تمہاری یہ ماسی ہے نا تمہاری خالہ جو ہے یہ تیسری والی اس نے بیٹی گود لی ہے
ہاں
کیوں اس کو اپنے بچے نہیں ہوئے تھے
مجھے نہیں بورا پتا پر میری ماں سے کچ چھ بچے پیدا ہوے تھے چھ گزر کے پتہ نہیں کیوں اللہ تعالی کی مرضی اور میری ایک اور ماسی ہے اس کو بھی با جہ پیدا ہی نہیں ہوگا کیونکہ اس کا جا بچے پیدا ہوتے وہ ہی نہیں آپ ڈاکٹری لاسٹ ٹائم وہ پلگ تھی
اس کو دونوں ٹیوب نکالے ہے اب اس کو بچہ جو ہے آئی وی ایف سے ہی ہو جائے گا کالے
پور رت کروں گی میں پر اس کا ہسبینڈ نہیں مانتا ہے
پتی شوہر نہیں مانتا اڈاپٹ کرنا میں نے سنا گود لینا ہاں
وہ بولتا ہے اپنا خون تو اپنا ا مب میرری جو ماما کا چاچو ہے وہ گزر گیا انہوں نے بھی کیا تھا اس کے جچ ہے اڈاپٹ بیٹا اس کو نہیں پتا تھا مجھے بھی نہیں پتا تھا پھر جب وہ گزر گیا پراپرٹی کی بات اٹھی نا تو انوں اس کہ ان کی مطلب اس کے بچے کے چاچو نے بولا تم اس کے ہستے بیٹے نہیں تمڈٹی ہو تم دیکھو اس کے بچے کو کیا گزری ہو
ہاں یہ سب ان ٹائموں پہ ہوتا ہے
اس لیے میرا جو میرا اس کا جو ہسبینڈ ہے وہ بولتے ہیں اسی لیے اپنا خون تو اپنا ہوتا ہے
ہاںاں اچھی بات ہے اللہ کسی کوئی دن نہ دے ائے اللہ سب کی حفاظت کرے
ہمم
کہ تھا پچھلی بار میں اور مما گئے تھے میری ماں گئی تھی ہم لوگ گئے تھے اس کی بہن جو تھی مسیری بہن وہ ہاسپٹل میں تھی تو اس کی خبر پوچھنے گئے تھے تو ہم نے نہیں بتایا تھا وہ بک کو ہمیں لگا وہ ڈانٹیں گے کیونکہ ماما کی طبیعت خراب کیوں گئے اب اس نے میں نے ماموں کو فون کیا تھا تو اس نے اس کو بولا تھا کہ میرے ماموں نے ہاں وہ تو آئی تھی ہاسپٹل تو میرے ابو مھے تم لوگ ہاسپٹل گئے تھے مجھے بنا پر میں نے کہا نہیں نہیں نہیں اس کو کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی پہلے بہت ہم آئیں گے لیکن ہم پھر نہیں کھے
ہم ہمم سو فنی اور بتاؤ تمہارا اوبو کیا کام کرتا ہے
وہ وہ وہاں پہ کمپنی میں ڈرائیور ہے
اچھا ڈرائیورور
ہاں
ہمممم نہیںی وہ تو ڈرائیور نہیں ہے شاید سے وہ اسکول میں ہوتا ہے
وہی نا اسکول میں بھی کبھی پڑھاتا ہے بچوں کو کبھی بچوں کو اٹھاتا بھی ڈرائیور کا جتنا اس کو وہ نہیں شرم آتا جو اس کو کام سامنے پڑے گا کرے گا وہ نہیں شرماتے اس میں کا کام ک لوگ محنت کا کھاتے ہیں وہ کچھ بھی کام کرے میں مجھ مجھے شرم شرم نہیں آتی ہے اپنا محنت کا کماتے اور کھاتے ہیں
سرم کی بات نہیں ہے میرے ابو نے تو مجھ سے شا چوٹ بولا مجھے لگتا ہے
نہیں جو نہیں بولا کیوں بولیں گے جر ٹیچر تو ہے وہ
اچھا تمہیں پتا میرے پاپا نے دس کی سیون عمر کیے ہیں
ماشاء اللہ ماشاء اللہ
ننگ فف ایٹن لاسٹ ٹائم اس سے ایک کیا تھا
ہاں تمہاری امی بھی تو میں پچھلی بار پیر کو بھی لگی تھی میں نے سنا تھا پھر ہوگئی فرق
مجھے پلاسٹر آیا تھا
تو میں وہ تب کیسے لگ گئی تھی تو میں اچانک بول رہے پلاسٹر آیا تھا کچھ
نہیں میس اسکول سے آ گی تھی اب وہ مپو مطلب ونٹرس وہ نہیں کشمیر میں چلک لان بولتے ہیں
ہاں
اس وہ والا ٹائم تھا میں چل رہی تھی ایک جگہ پہ وہ برف جم گئی تھی ششر تھا وہاں پہ نا مطلب منج تو رہے تھے تو انہوں نے پانی ڈال تا ہم میں آ رہی تھی نا اس دن ہاف ڈے تھا فرائی ڈے تھی میرا بیٹ ٹوسٹ ہو گیا اس پہ ہی مجھے سلپ ہو گیا مجھے لگ گئی مجھے لگا نہیں اسٹیپ اور میں نے ماما کو بولا مجھے لگ رہی ہے پھر میں جب کر رہا ہے میں بیٹھی نا مجھے اتنی لگی اتنی لگی میں چل بھی نہیں پا رہی پھر مجھے بیٹ ٹیوشن دے رہی تھی میں چل ہی نہیں مجھے بہن بولا میں میں پہے ایکسٹرا اٹھاؤں گی ایکسٹرا میں کچھ نہیں بولا انہوں نے انہیں بولا مطلب ان کو پتا تھا مجھے پلاسٹر آئے گا اور اب شام کو آنا تب تک مجھے کیک ریڈ گریٹ بندیج کچھ لگایا پر مجھے وہ اتنا ٹائٹ ہو گیا تھا مجھے پتہ اتنی پین ہے مجھے بہن ایک کھولا کو چلی جاتی پھر میں گئی ڈاکٹر بعد ڈاکٹر کم بول
وہ مطلب لگ گئی ہے بہت زور آیا اب کو لب کے الیکمینٹ کو
کسی دوست کا جنم دن بھی تھا
ہاں اس کا نام خطبہ اس نے بھی میرے ساتھ فرینڈ شپ توڑی
کیوں تو توڑھی ہے اس نے تمہارے ساتھ دوست کی کیا وجہ تھا اس کا
پتا ہے مجھے بولو ہماری فیملی میں ابھی ٹینشن چل رہا تھا تمہں پتا ہی ہے میں نے بولا تھا ان کو میں برتھ ڈے بناؤں گی میں نے نہیں بنایا انہوں نے گفٹ وفٹ رکھا تھا انہوں نے بولا میرے گھر پہ آپ ایک ایک ڈے
یہی ہے تمہاری مرد
ہاں میں نے ان کو بولا میں نے ان کو بولا ہماری مرضی میں کب بنا اور وہ لگ بول رہے ہیں ہمارے گھر پہ پھر ہمارے پیرنٹس نے مانے گیا تمہیں بنا دو تو بنا اسی بات پہ لڑائی ہوئے بو رہا میں تمہار سے فرینڈ شپ نہیں رکھنی میں بو ہوں ٹھیک ہے مت رکھوں میرے پاس اور فرینڈس ہے
اچھا کیا
م ایک ہم تھے نا فور نام عریشا ہے وہ بہت اچھی ہے اس نے بولا کوئی بات نہیں اگر تمہیں بنانا ہوگا تو بنانا بناا پتا ہے نا کیونکہ یہ تمہاری مرضی ہے
اچھی بات ہے ہاں یہ بھی بات ہے
تو جب مجھے پلاسٹر آئے نا مجھے پہلے واش روم میں گئی نہیں اس ٹائم واش روم ب مجھ جس سے مجھے پلاسٹر آ ہے پھر میری بہن نے کرسی لائی ننحال سے میں اس پہ بیٹھی ان کو لگا تھاے یہ لوگ مجھے کرسی پہ اٹھا کے واش روم میں ڈسیں گے پر جب میں ان سے ان لوگوں سے میں اٹھی نہیں کیونکہ میں باہر ہی تھی اس سے میں نے ویٹ لاس کیا ابھی بہت باری میں اٹھی نہیں پر پتاہ پھر مجھے بہنیں پتہ نہیں کیسے ہوا ٹھوسا پھر میں نے کھاڑا کھاڑا واش روم کیا اس پہ بھی نہیں بیٹھی واش روم جس پہ کرتے اور پھر پھر میری ماما نے بات پتا نہیں کہیں سے پاٹ سیٹ لائی تو ہم نے